بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان بھائی جان آپ خیرت سے ہیں
بس شکر اللہ کا شکر ربس کن چل رہا ہے آپ سنائیں آپ کیسی ہو بھجاں
بھائی چار میں بھی بہت بڑھیا ہوں مست رہ میں
جی بھائی جان میں بیٹھا تھا کچھ سوچ رہا تھا کچھ جانکاریاں حاصل کر لوں بھائی جان
ہاں بائی جین بہت بہت ہی اچھی کام کی آپ نے تو آپ نے چائے وائے پی اٹھے
جی جی بائیجان میں نے چائے پی آپ نے چائے پی آپ کا ناشتہ ہوگیا بائجا
بھائی جان نہیں نہیں کہاں آش اب تو آپ کو پتا ہی ہے گرمی ہے صبح اٹھا پانی پیا واک واک واک شاک کر لیا تو ابھی بیٹھا ہی ہیں
چلو اچھی بات ہے تو اپنا صحت کا بھی خیال رکھنا اپنا صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے
ہاں بھ جان آپ کو تو پتا ہی ہوگا آج کتنی گرمی ہے تو یہ جو لوگ ہے بہت بجلی کا استعمال کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بجلی ضائع بھی کر دیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی بجلی پہ بات کر لیں اسی الیکٹرسٹی پہ بات
جی بھائی جان آپ نے بہت آ آپ نے بہت اچھی بات کی ہم بجلی پہ ہی بات کریں گے کیونکہ آج آپ کو پت ہی ہے آج کے لوگ یہ بجلی نہ ضائع کر دیتے ہیں تو آپ نے اچھی بات کہ ہے تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے آپ کی کیا جانکاری کریر جو میں سیک جاؤںوں جو میں اپنے گھر والوں کو بول سکتا ہوں
ہاں بھائی جان الیکٹرسٹی ہماری ڈیلی لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے بہت اہم حصہ ہے آج کے ٹائم میں ہم اپنی زندگی الیکٹرسٹی کے بنا سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائی صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم کا ہم ہر کام میں بجلی کا یوز کرتے ہیں گھروں میں اسکولوں میں آفسوں میں ہسپتالوں میں مارکیٹ اور فیکٹری سب الیکٹریسٹی پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو لائٹ آن کرتے ہیں فین چلاتے ہیں موبائل چارج کرتے ہیں اور کچن میں فریج مکسر اور اور بھی
کہیں نہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری زندگی کا ایک پارٹ بن گیا ہے
ہاں تو ایسے ہی اگر ہم الیکٹرسٹی نہ ہو تو ہماری ڈیلی روٹین بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے تو آپ بھی کہیے اسی پہ کچھ اچ
ہ جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا کہا تو آپ میری میرے حساب سے جو اگر آج سے بیس سال دیکھیں گے تو بجلی زیادہ نہیں تھی ہے نا بھائی جان
ہاں بائے جائے
تو ابھی ابھی جو بجلی ہے تو ہم اس پہ ہی بات کریں گے تو ابھی مجھے لگ رہا ہے جو بیزیں ہیں ہمیں اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ میں نے عام طور پہ تو آپ کو پت ہی آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آج کل جو ہے بجلی ضائع کر دیتے ہیں نا بھائی جان تو ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دیکھو اگر ایک نائٹ ایک لائٹ ضرورت ہے تو یہ یہ یہ سارے کمروں میں لائٹ آن کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ
ہاں بھائی جان اس سے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے ہاں بھائی جان تو یہ بہت ہی ضیادہ ہوتی اس سے الیکٹرسٹی صرف گھر کے لیے نہیں ہے بلکہ انڈسٹریز کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے فیکٹریز میں مشینری الیکٹرسٹیل چلتی ہے تو مطلب کہ آپ تو پتتا ہی ہوگا آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ ٹی وی موبائل فون اور آن لائن کلاسز سبھی الیکٹرسٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر کچھ گھنٹوں کے لیے لائٹ چلی جائے تو بہت سارا کام رک جاتا ہے الیکٹریسٹی الگ الگ سورسز سے بنتی ہے تو میں اس کو بتاؤں گا ابھی اس کے بارے میں تو آپ مجھے بتائیے ایک بات میرے بھائی تو اسپتال میں کیا بجلی کا استعمال ہوتا ہے اور کس کس کس کام میں اسپتالوں میں بجلی کا استعمال ہوتا ہے اور کون سی مشینیں چلتی ہیں اس
جی بھائی جی جی بھائی جان جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے بولا تو آپ دیکھ سکتے ہو ج ہو ایکس رے جو مشین ہوتی ہے جو ایکس رے مشین ہوتی ہے وہ بھی بجلی ہی چلتی ہیں
ہاں بھائی جان
ہے نا بھائی جان دیکھو وہاں پہ وہاں ہسپتال میں لائٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو آپ کو پتا وہاں پر بھیڑ کتنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر فین فین بھی اسی پہ چلتا ہے مشینیں بھی اسی پہ چلتی ہیں
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے کہیں نہ کہیں تو ڈیجیٹل آپریشن بھی ہوتا ہے مشینوں کی وجہ سے تو ان مشینوں کو بھی کہیں کسی حد تک مطلب کہ نہیں چاہیے بولیے آپ اس پہ بھی کچھ ہاں ہاں ضرور ضرور ضرور ضرور ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان میں سن رہا ہوں
تو میرے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ہمیں بجلی کا برابر استعمال کرنا چاہی چاہے نہ کہ جو ہم بے فضول بجلی چلاتے ہیں تو وہ نہیں جلانا چاہیے کیونکہ بجلی ہمیں ہماری ضرورت بن چکی ہے ہسپتالوں میں اسکولوں میں کالج میں گھروں میں فیکٹریوں میں مشین چینوں میں مطلب ہر کو ہر جگہ پہ اگر اگر یہ بجلی نہیں ہوگی تو ہم نہیں چل پائیں گے اس کے بغیر اس پہ فون بھی چلتا ہے ہر ہر کوئی کام بس بجلی پہ ہی ہوتا ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان تو الیکٹرسٹی تو الگ الگ مطلب کے سورسز سے بنتی ہے جیسے واٹر سے بنتی ہے مطلب کہ ہوا سے بنتی ہے ونڈ پاور بنتا ہے سولر پاور اور تھرمل پا پاور آج کل سورس انرجی کا یوز بھی بڑا بڑھا رہی ہے ہماری گورنمنٹ کیونکہ یہ انوائرمنٹ کے لیے زیادہ سیف اور کلین ہے ہمیں الیکٹرسٹی کا یوز ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہے بہت بار لوگ روم سے باہر جاتے ہیں اور فین یا لائٹ کو ایسے ہی بند کرنا بھول جاتے ہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اسی لیے الیکٹرسٹی ہاں بھائی جان لاپرواہی کرتے اسی لیے الیکٹرسٹی ویسٹ ہوتی ہے اور بجلی کا بل بھی بڑھ جاتا ہے ہمیں مطلب کہ ہمیں ہمیشہ ضرورت کے حساب سے ہی بجلی کا استعمال کرنا چاہیے
جی بھائی جان جی بھائی جان جی بھائی آپ نے
بھائی جان آپ مجھے کچھ ایسے مطلب کہ کام بتائے جس سے ہم بجلی کو بچا سکتے ہیں
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا بولا تو دیکھو اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں ہم نے پھر فین آن کیا ہے
ہاں بائی
تو ہمیں کیا کرنا ہے جب ہم کمرے سے باہر جائیں گے تو فین کو بند کریں گے لائٹ کو بند کریں گے دیکھو اگر ایک ایک پرسینٹ وہاں سے بچ جائے گا وہ ایک پرسن آگے ضرورت لگ جائے گی جب میں یہ کروں گا آپ بھی کرو گے اور اور بھی کریں گے تو بیجتے بیجتے بیجتے بیجتے سارا یہ بچ جائے گا ہمیں لمٹ کے حساب سے ہمیں ہیلمیٹ کے حساب سے یہ استعمال کرنا پڑتا ہے تو سب لوگوں کو یہی یہی گزارش میں کرتا ہوں کہ لائٹ یہ بجلی ہے یہ یہ طریقے سے اس استعمال کرو جہاں پہ ضرورت ہے وہیں پہ استعمال کرو کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے
ہاں بائی جا تو اسی کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی بچانے کے لیے ہم ایل ای ڈی بلبس کا یوز کر سکتے ہیں جب کوئی الیکٹرک اپیلینس یوز یوز میں نہ ہو تو اس کا سوئچ آف کر دینا چاہیے موبائل کو ضرورت سے زیادہ چارج پر نہیں لگانا چاہیے اسے اس سے بھی اس کو کو بھی خطرہ ہے پھٹ سکتی ہے اس کی بیٹری تو دن کے ٹائم نیچرل سن لائٹ یوز کرنا چاہے چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر بہت بڑی سیونگس کر سکتے الیکٹریسٹی یوز کرتے وقت سیفٹی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے کبھی بھی گیلے ہاتھ سے سوچیاں وائر کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے خراب وائرس اور اوپن ساکٹ سے دور رہنا چاہیے اگر کوئی الیکٹرکل پرابلم ہو تو ہشہ ہمیشہ کسی مطلب کہ ہمیں کسی ایکسپرٹ کو بلانا چاہے کسی ایکسپرٹ الیکٹریشین کی ہیلپ لینی چاہے نہ کہ ہم خود اس کو خود اس کو چھیڑے کیونکہ ہمیں تو ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہے یہ ہمیں کرٹ بھی دے سکتا ہے شوق بھی دے سکتا جس سے کئی بار ہماری موت بھی ہو سکتی ہے ہاں بھائی جان تو
کو استعمال کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان آپ نے صحیح کہا
اس کو ہم طریقے سے یوز کریں گے تو تو جان کو بھی خطرہ نہیں ہوگا تو توئی آ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ چاہیے کہ جو پول لگائے ہو بجلی کے پول لگاتے ہو ان پہ اچھے سے وہ بند ہے نہیں ہے کیونکہ دیکھو میں نے عام طور عام طور دیکھا ہے کہ بجلی کے تار جو ہے نا وہ کبھی کبھی کبھی وہ اچھے سے نہیں ہوتے ہے تو پھر وہ گر جاتی ہے کسی آدمی پر کسی پانی میں تو پھر جان کا خطرہ رہتا ہے تو ہمیں ہمیں سرکار سے یہ گزارش کرنی چاہیے کیا آپ اس پہ تھوڑا پابند رہو اس پہ تھوڑا کاروائی کرو کیونکہ پھر دیکھو جان گئی تو پھر نہیں آ سکتی جان واپس
ہاں بائی تو آپ مجھے اسی کے بارے میں کچھ ایسے مطلب کہ نقصانات بتا دیجیے کہ جس سے مطلب کہ لوگ اس بجلی کو ضائعق ربے
جی بھائی چان
آپ مجھے کچھ اس بجلی کے نقصانات بتا دیجیے جس سے مطلب کہ لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں تاکہ جب ہم جان سکیں تو اس پہ قدم اٹھا سکیں
دیکھو پہلی بات تو یہ ہے تو بجلی تو ضائع نہیں کرنا چاہیے دیکھو ہمارے گھر میں آپ کو پتا ہی ہوگا ہمارے گھر میں ب گیزر ہے آپ کے گھر میں بھی گیزر ہے ہے نا بھائی جان تو تو ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم گیزر کو آن کر دیتے ہیں پھر ایسے ہی آن جب پانی کی گرم ہوتا ہے پھر ایسی گیزر کو رہنے دیتے ہیں بس چلتا چلتا چلتا دیکھو اس سے بھی خطرہ ہے دیکھو جو ہیٹر ہوتا ہے آپ کو پت ہی ہے کہ جو ہیٹر ہوتا ہے تو اس پہ بھی اس کے بھی دیک الیکٹرک ہیٹر اب اب نیا ہیٹر آیا ہے انڈکشن آیا ہے تو وہ یوز کرو آپ ہیٹر یوز مت کرو کی کیونکہ ہیٹر پہ زیادہ خطرہ ہے انڈکشن پہ خطرہ نہیں ہے
ہاں بھائی جان دیکھو ہمان لک کہ اگر ہم الیکٹرسٹی کو ویسٹ کریں گے تو فیوچر میں انرجی کی یہ اس لیے ہر سٹیزن کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ الیکٹرسٹی کو سیو کرے اور دوسروں کو بھی اس کی کے بارے میں اویئر کرے ایک یونٹ بجلی بچانے سے دیش کا مار بہت بدلاؤ ہو سکتا اس کی بہت مدد ہو سکتی ہے تو اسی لیے الیکٹرسٹی ہمارے لیے بہت یوز ہے لیکن اگر ہم اسے اس اگر ہم کیئر لیس ہو جائے اس کے بارے میں تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے ہمارے لیے تو اس لیے ہمیں کچھ سیفٹی رولز تو اس لیے ہمیں کچھ سیفٹی رولز ہمیشہ فالو کرنی چاہیے جیسے کہ میں آپ کو ایک دو بتا دوں کبھی بھی گیلے ہاتھ سے سوج کبھی بھی گیلے ہاتھ سے سوچے الیکٹرک وائر کو ٹچ نہیں کرنا چاہے خراب یا ٹوٹی ہوئی وائرس کا یوز نہیں کرنا چاہے اور کون ساک سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے کسی بھی الیکٹرک پرابلم کو خود ٹھیک کرنے کی جگہ ٹرینڈ الیکٹریشن کو بلانا چاہے ہی ساکٹ میں بہت سارے پلگس میں لگانے چاہیے کیونکہ اس سے شارٹس ہو سکتا ہے گھر سے باہر نکلتی وقت ضرور ضرورت ضروری ہے کہ ہم فینس کو لائٹس کو آف کر دے تاکہ بجلی بچ سکے تو یہ بھی ایک ہے تو آپ بھی بتائیے کچھ ہاں بھائی جان س گاد سے باہر جا تو گ س ج د نہیں ل ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان
تو آپ نے بہت اچھا بولا میں آپ کی بات پہ غور کروں گا اپنے گھر والوں کو بولوں گا اپنے محلے والوں کو بولوں گا کہ گیلے ہاتھ سے تار کو نہیں پکڑو تو بجلی کا صح استعمال کرو تو آ مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کرنے میں
چلیے بھائی جان اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اور ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوگی اللہ حافظ
اللہ حافظ بائی جان